ہلو السلام علیکم آپ جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں ہار اروا ٹھیک ہے
وہ بھی ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں آ رہی ہے صاف آواز
ہاں مجھے اب مجھے بھی آ رہے ہیں آپ کی آواز صاف آپ کی مما ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے تنویر بھیا ٹھیک ہے
وہ بھی ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو اس ٹائم کالج گئے تھے
نہیں میں اسکول تھی آب ائی ہاں آب آئی
آپ بچوں کو پڑھاتی ہو ہے نا
ہاں مجھے ہوئے سکس سکس منتھس لگ بھگ
اچھا سکس منتھس ہوگئے بچوں کو پڑھاتے ہوئے کس کس کلاس میں پڑھ کس کلاس میں پڑھاتی ہو بچوں کو مطلب کون کون سے کلا
ا ابھی لور چھوٹے بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں تھرڈ فورتھ ففتھ
اچھا
میں ہوں نا میں ہوں نا فریشر اسی لیے
اوکے ٹائمنگ کیا رہتی ہے
صبح جانا ہوتا ہے آ ساڑھے نو وین آتی ہے اسکول کی پھر واپس آتی ہو تہ یہ ساڑھے تین تین بجے
آپ کو مزہ آتا ہوگا بچوں کے ساتھ دن بھر
کیا مزہ ہو تھک جاتے ہیں
کہاں تھک جائے چھوٹے بچوں کو پڑھانا ان کے ساتھ کھیلنا ان کے ساتھ مست ی بھی کرنا پڑھانے کے ساتھ س مستی بھی کیا کرو ان کے ساتھ کھیلا بھی کیا کرو اگر آپ پ صرف پڑھا ہوگی تو آپ بھی بور ہو جاؤ گی اور بچے بھی بور ہو جائے گے بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ چھوٹے ہیں نا چھوٹے ب
چہ اچھی طریقے سے بیٹھتے ہیں کیا
نہیں وہ کیا وہ اتنا روتی ہے اتنا روتی ہے ابھی وہ سوئی ہے تو نانی کے پا دادی کے پاس سوئی ہے تو میں اس ٹائم فری تھی میں کپڑے دھو رہی تھی
اچھا ٹھیک ٹھیک کیا کام ختم
نہیں کہاں کیا ابھی چل رہا ہے کام مجھے آج کپڑے دھونے تھے تو اسی میں ٹائم لگے گا ہمیں نا پانی ہی نہیں تھا کل سے تو اب آیا ہے پانی تو اب میں نے سوچا کہ کپڑے ا دیکھتی ہوں کتنے اٹھتے ہیں کتنے صاف ہو جاتے ہیں
نہیں ابھی ہاں ابھی کلیئر آئی بات آپ کو بھی ایشو ہوتا ہے ہاں
کہ بیچ میں کوئی ایشو ہوتا ہے اسی وجہ سے و آواز سے نہیں آ رہی ہوتی ہے
کھانا پکایا
نہیں کہاں پکایا ابھی مجھے نہیں پکانا تھا آج ہاں م یری بہن ہے نا وہی پکا رہی ہے آج کھانا مجھے آج میں نے اس کو کہا میں گھر کا باقی کام دیکھتی ہوں آج کوکنگ آپ ہی کرو تو وہ کوکنگ کر رہی ہے آج
ٹھیک ٹھیک گرمی کتنی ہے
گرمی تو بہت ہے میں بھی بہت میں بھی فون پہ بات کر رہی تھی میری چھوٹی مطلب بہن ہے وہ بول رہی تھی مجھے آج اتنی گرمی لگی اتنی گرمی لگی میں نے اس کو کہا کہ گرمی تو اب تو بہ گرمی بڑھے گی کم نہیں ہوگی
ہاں ہاں لیکن بارش ہوئی نا صبح لیکن ا شام سے ہی
رات رات بر بارش ہو رہی ٹھیک ہو اسی وجہ سے ٹھنڈ مطلب
ہاں تھوڑی فرق ہوئی تو ا اب پھر سے گرمی ہوئی
ہاں ابھی ابھی بیچ میں جو بارش پڑے گی نا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے بولو کیوں کیونکہ یہ اس وقت جو ہے نا موسم یہ تو گرمی کا ہی ہے نا اگر بیچ میں بارش پڑے گی بھی تو اس سے کوئی ف فرق اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر بھی گرمی ہے زمین اتنی سو سوکھ گئی ہے جب بارش کی چھیٹیں پڑتے ہیں نا تو وہ غائب ہو جاتے ہیں لگ پتا ہی نہیں تھا رات بھر بارش ہوئی جب صبح اٹھے نا تو دیکھا کہ بارش جیسے بارش ہو ہی نہیں رہی تھی جیسے سب نارمل تھا اتنی گرمی ہے باہر کی کنٹریوں میں اتنی گرمیاں ہیں میں نے فیس بک پہ دیکھا وہ انہوں نے آملیٹ کو ا توے پہ رکھا اور باہر نکالا کھڑکی کے باہر تو وہ فرائی ہو گیا ات نی گرمی ہے پتہ نہیں وہ صحیح صحیح
وہاں بہت گرمی ہے شیفق دیدی بہن ہے نا ممبئی میں
ہاں اللہ پاک جانتا ہے کہ وہ سچ تھا کہ جھوٹ تھا اور وہاں کے گاڑیوں کے ٹائر جو تھے وہ اتنے موٹے ہو گئے تھے مطلب پگل گئے تھے
اور کیا
ا وہاں ا وہاں ہیٹ ویو تھی تو وہاں کے لوگوں کا حال بہت برا تھا پھر اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا دکھاتے ہیں سوشل میڈیا پہ سچ ہے کہ جھوٹ وہ تو اللہ کو پتہ ہے مجھے لگتا ہے اتنی گرمی نہیں ہوگی وہاں پہ کہ گاڑ ی کے جو ٹائر ہیں وہ بھی پگل جائیں گے آملیٹ جو انہوں نے توے پہ رکھا تو گرمی سے وہ فرائی ہو جائے گا اتنی نہیں ہوگی
ہاں آپ نے کیا پکایا آج کھانے میں
ہم نے پالک اور چکن پکایا اور آپ نے
اچھا ہم نے بھی ا ا امیٹ اور مجھے پتا نہیں ہے ممی نے کچھ پکا ہے میٹ شاید
اچھا اچھا صبح کو نہ ٹینش ہاں صبح کو نہ ٹینشن ہوتی ہے سب لوگ ما مطلب ہم جو لیڈیز ہوتے ہیں نا صبح بیٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں آج کیا پکائیں گے آج کیا پکائیں گے تا ہاں میں ٹھیک ہیں میری ماں ہاں میری جو ہے نا م ماں جو ہماری ممی ہے وہ کہتی ہیں ہاں بولو کیا پکائیں گے میں کہتی ہوں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیا پکانا ہے پھر ا د وہ بولتی ہے سب کو کیا پکائیں گے آج تو سب بولتے ہیں ہمیں نہیں پتا میں بول تی ہوں اوسے یہ سبزی بھی نہیں یہ سبزی بھی نہیں یہ سبزی ہم سے بہت کیا پکائیں گے ہم پر بولتے ہیں یہ نہیں پ کھائیں کے آج یہ نہیں کھائے گے یہ وہ بول ہے پھر کیا بچا میں کیا لاؤں آپ بولو کیا بچا پھر میں کیا لاؤں اچھا جاؤ میں نا اوپر تھی مجھے کیا بولی کہا نا کپڑے ہماری واشنگ مشین جو واشنگ مشین جو ہے وہ
ا یہ میں بھول گئی کچھ کہنا تھا آپ نہیں آئی پھر ہمارے یہاں
آنا تو چاہتی تھی میں ترال مجھے اس دن اتنا مزہ آیا جب میں انکل کے ساتھ آئی تو مجھے بہت مزہ آیا شفیق دیدی انکل
انکل کا بہت دکھ ہوا مجھے میں گئی تھی نا پرسوں سرینگر
ؤں ہوں ہاں
اتنا دکھ ہوا پوچھو مت کیا
اس کی حالت بہت خراب ہے نہ کریٹیکل ہے
وہ بہت کمزور ہوا ہیں کیا بولوں
ا وہ ہو جائے گا کمزور اس کو ہاں وہ بیمار ہی ایسے ہیں نا وہ اس دن بہ دن زیادہ کمزوری ہے اب ٹینشن یہ ہے کہ
انکل تب ٹھیک تھے اللہ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے ہے نا
ہاں چھوٹی عید پہ تو وہ بہت ٹھیک تھے ہمارے یہاں آئے ہمیں عیدی دی پیار کیا پھر بڑی عید پہ نہیں آئے وہ پھر جب ہم گئے
انسان بےبس ہے
دیکھو میں یہ سوچ تی ہوں جب تک اللہ نے ہر ایک انسان کا رزق کیا ہے مق رر کب کہاں کتنا کھانا ہے نا جتنا اللہ نے ہمیں رزق دنیا میں جتنا ہمیں کھانا ہے جتنا رہنا ہے اتنا ہم رہیں گے پھر جب ہمارا یہ اس کے انکل کو ہی نہیں سب کو جب وقت جب وقت آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ریزن بنتا ہے کیا بنتا ہے کوئی نہ کوئی ریزن اس بیماری سے اس بیماری سے ایکسیڈنٹ سے اس سے اس سے ہو گیا لیکن یہ تو اللہ نے م قرر کیا ہے جب بچہ ہوتا ہے نا ماں کی پیٹ میں تو چار مہ جب چوتھا مہینہ چڑھتا ہے نا تو اس اسی ٹائم اللہ تعالی اسے تب تک تو بچہ بنتا ہے اور تھوڑا سا ہارٹ بنتا ہے اور وہ ہارٹ جو ہو تا ہے وہ نا کیا بولوں میں جو دانا ہوتا ہے نا اسی کے برابر وہی دھڑکتا ہوتا ہے تو چو تھا مہینہ چڑھتا ہے نا تو اسی ٹائم اللہ تعالی روح ڈالتا ہے جسم میں مطلب ایک طریقے سے جان ڈالتا ہے بچے بچہ بچہ اس ٹائم بنتا ہے پورا م کمل ہاتھ پیر ناک ہاں
تیر اور مارنا یہ کسی کو پتا نہیں ہے
تعالی اسی ٹائم روح ڈالتا ہے اور وہی مقرر کرتا ہے کہ اسے کب تک دنیا میں رہنا ہے اور یہ کیا کرے گا پھر جب انسان دنیا میں آتا ہے نا تو ننگا آتا ہے ہے نا جب یہاں سے جاتا ہے تو کچھ بھی ساتھ نہیں لے جاتا یہاں سے صرف کفن لے جاتا ہے ساتھ باقی کچھ نہیں لے جاتا تو یہ جو ہاں سنو میری بات یہ جو ریزن ہے نا دنیا کا ا جینا مرنا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں اس نے مقرر کیا ہے جب اس نے روح ڈالی نا انسان کے جسم میں
ہاں
جب پہلے اس نے انسان بنایا پھر روح ڈالی یہ روح نہیں جاتی ج اس ٹائم اللہ سے کہا اس روح نے جو ہمارے اندر ہے کہا اللہ میں نہیں جاؤں گی دنیا میں مجھے نہیں جانا ہے اس مٹی کے جسم میں مجھے نہیں جانا ہے تو اللہ نے کہا آپ جاؤ مٹی کے اس نے روح نے پھر سے کہا اللہ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے نہیں رہنا دنیا میں تو اللہ نے کہا آپ جاؤ آپ کو مزہ آئے گا جاؤ روح نے نہیں مانا پھر اللہ نے کہا اس ٹائم روح کو کہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں آپ کو ایک دن واپس بلاؤں گا
ہوں ہوں
پھر جب اللہ ہاں پھر اللہ نے جب روح ڈالا نا جسم کے اندر
ہاں
روح کو اتنا مزہ آیا ہمیں کتنا مزہ آتا ہے دنیا میں ہاں یہی سوچو اس کو اس ٹائم اتنا مزہ آیا اتنا مزہ آیا پھر جب روح جب اللہ نے کہا نا روح کو کہ واپس آ جاؤ تو اس نے کہا اللہ مجھے اب مزہ آیا میں واپس نہیں آؤں گی مجھے آپ رہنے دو اسی جسم میں مٹی کے جسم میں مجھے مزہ آرہے
ٹائم ہوا اب
اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اوکے کرو
ہ